ہلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام ٹھیک ہو
ہ جی ہاں آپ ٹھیک ہو
شکر اللہ کا گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں جی ٹھیک ہے او کروے سب ٹھیک ہے
سب ٹھیک ہے شکر اللہ کا اور کیا کر رہے ہو
میں نے ایسے ہی بیٹھا تھا کرھر پیا آپ کیا کر رہی ہو
میں ابھی بیٹھی ہی تھی تو اب یہ نا کزن میری تیاری کر رہی تھی گھر جانے کی اس کو گھر والوں نے بہت ساری کالس کیے اب میسی کو کپڑے وغیرہ دے رہی تھی اور یہ نہانے گئی اب
اچھا تو اس کے ساتھ کون جائے گا
اس کے شاید اس کے ساتھ شاید بابا مجھے بول رہا تھا
تو پھر جاؤ
ابھی نہیں وہ ابھی نہیںئی
اچھا ٹھیک ٹھیک مطلب اسس کو بعد میں جانا ہے
نہ ہس کے ختم کرے گی پھر
اھا ٹھیک
آپنے چاہتے
ہاں ویسے اس کو بیھنا تھا اب اس کو کیا کرنا ہے اپ گھر پہ چھٹی تو بھی ہوگی اسکولس کی
ہو ٹیوشن وغیرہ جاتتے
اچھا ٹھیک ٹھیک
ہاں وہ م جوور لگ ج ہاں پہلے رہتے تھے ب
مطلب اس کے پاس میں
اس کے پاس میں ل لیکن یہ کیا بول جی
پھر
میں بتا رہی ہوں اس کے پاس بھی تھوڑا سا مطلب نا بالکل فرق اتنی نہیں ہے سوڑا سا چل رہ
کلو میٹر
جی
جی ایک کلو میٹر
نہیں نہیں اکنان نہیں
اسا تھوڑا سا
ہاں
ب ٹھیک اچھا یہ آپ کی یہ چاچو کی بیٹی ہے یار پوفی کی بیٹی عماسی کی بیٹی
نہیں میری ماموں کی بیٹی
ماما کی بیٹی مام کی بیٹی جو ہے اس کو بھی گز جانا ہے چاچی کی بیٹی ہے اس کو بھی ابھی گرز جانا ہے ان کو میرا باوا ہی لے گا
پھر تو ٹھیک ہے
ہاں ہاں وہ میری چاچی چاچو ہے نا اس کی بیٹی کل شام ہی گئی تھی لیکن اس نے بولا تھا کہ میں کل وہ ہو رہا ہوں گی پھر وہ آئے ت ہی صبح ا اس کو ابھی جانا ہے اور کیونکہ اس کو ایک تو گھر میں کوئی نہیں ہے اور اس کو ایک گھر میں بلو ہے اور اس کو ٹیوشن بچوں کو پڑھانا ہوتا ہے
کیا گھر پہ کیایا ہے
وہ نا بلی ہوتا ہے نا بلی
اچھے آپ نے تو کچھ اور بتایا ابھی
ہاں ہاں ب ایک ہوتی ہے بلی اور دوسرا ہوتا ہے بلو
اس کو کیا ہے
اس وہ اکیلے ہوتا ہے نا اکیلے ہوتا ہے نا جب کزن وغیرہ کہیں جاتے ہو
میں بتا رہا تھا اس کا بلو ہے یا بلی ہی
بلو ہے
اچ تو ٹھیک ہے آپ کو بھی تو شاید ایک تھی
ارے نہیں مجے ن کنند لگتی دیا
ٹھیک کیوں ویسے آپ کو کیوں گندی لگتی ہے
نا جوی یہ ہوتی ہے نا وہ کیا بولتے ہیں اس کو مجھے پتا بھی نہیں رہا اس کو کیا جو ان کو نکلتا ہے وہ ہر ایک کا مل چ پگ جا آا ہے
اچھا اگر آپ ایک کام کرتے آپ ایک ہی جگہ بیٹھتی
ہاں مجھے کچن بھی جان
کیوں
چاہے کے بس
کیوں
چر کی بس
اچھا آپ نے چائے گیس پہ رکھی ہے
ہاں ہاں پیٹر پہ رکھھی تھی آگے وہ بیٹھھی یہاں بھی کوئی بھی نہیں ہے
پھر تو ٹھیک ہے
جی مجھے پت ابنی کے ایک نا ایکسج ہے مجھے اس کو دیکھ کے کیا ہو رہا ہے
کیسے ہی ہے مطلب
وہ کی س وہ کا آٹاے
اچھا ٹھیک
جی
ویسے گرمی کتنی ہے گرمی سے مر گئی ک سم سے
جب اوپر سے جب میں اوپر سے جب میں یہ کرتا ہوں نا فون
میں پین ہی بند رکھتا ہوں مجھے مت ن پھر آواز آتی ہے ویسے میں مجھے مت ن ایئر فون لگا کے
ہاں ہاں
مجھے پھر فین بند کرنا پڑتا ہے مجھے ابھی اتنی گرمی ہوئی
آپ کہاں ان کے پاس کیوں نہیں رکھتے ہو فون
کہ ہاں مجھے نا اصل میں جو فین چلتا ہے نا
ہاں
مجھے گندا لگتا ہے ایک اوپر سے اس پین کی اتنی آواز ہے
وہ پھر کھٹا آ رہا ہے لوگا
نہ وہ نیا ہے لیکن اس میں کچھ الگ ہی آواز آ رہی ہے پتا نہیں کیا ٹوٹا ہوٹا ہے خبر جی ہاں آج تو جائیں گے ان شاء اللہ آج تو منٹنے
مجھےا اسس ساریے کمپلیٹ کریں گے
سارے مطلب ابھی ہمیں تو دس ہی دس ہی کہاں ہے نوویں
بیس
کیسے وس
دوسرے ا یہ نہیںیا
نہ یہ تو ہے کہ اس پہ مت نہ ہوتے ہے دوسرے پہ
نظ میر گسرے والا نمبر آپ کو
میں بتا رہا تھا مجھے ہے نا بس اسی پہ کام
جو اس پہ بھی جو ہے جس کو وہ اییرٹ دکھا رہا تھا
اس پہ ہے مگر اس پہ مت ن کال ہوتی ہے
ہاں ہوگی نا میں دوں گی نا آپ کو دوسرا لوگ پر
چلیے پھر اگر ہوگا تو پھر ٹھیک ہے
پہ کام ہے نا اس پہ ا بھی ناؤ گن گئے نا اس پہ ا بھی بی جو ایسے ہی ہے میں دوں گی اس س چلیے آپ کو انشاء لبا ٹھیک ہے
اچھا ٹھیک چلیے ٹھیک ہے
جی
اور کوئی میں نہ دیکھتا ہوں پہلے ہمیں کتنے رہ سکے
میں نا چیک کرا تھا میں کتنے ٹاس کے
میں نے بتایا تھا یہ نہیں بتانا
ہوں
بتایا تھا یہ نہیں بتانا ہوتا ہے
ہاں تو میں بتاؤں گا اس میں کیا ہے
اچھا اچھا
آپ نے ب بتایا لیکن میں مت نہ مانتا ہوں ایک چولی
اچھا اچھا کیا بات
میں نے اتنا اچا نہ کھایا
کتنا چنا
ہاں
ویسے آپ کہاں سے لاتے ہوئے چنا
ہمیں لائی تھے آپ کو یاد ہے ہمبھی باہر والے آئے تھے
ہاں
انہوں نے ہمیں لایا تھا ڈرائی فروٹ کا بڑا سا بیگ وہ فریج میں ہے
میں نہیں ڈرائی فروٹ
ہاں ہاں
اچھا وہ چھوڑو میں یہ بتا رہا تھا ایکچولی
جی
چلنا کہاں چلایا آپ نے
کہنا بھی اوں نہیں للاایا ڈرائی فروٹ سے ساتادی
اچھا مجھے اتنا پسند ہے کہ چلنا آپ کو پتہ
سجم
جو میری جو میری نانی ہے نا
ہوں
ج وہ رہتی ہے نا پہلے ان کو نام وہ سینٹر ہے کیا بولتے ہیں اس کو جو نا بچوں بچوں کو یہ دیتے پھر
ٹھیک ہے ہاں ہاں ہاں پتاہ ہے جہاں پہ بچوں کو چنا وغیرہ دیتے ہیں
محل آتا تھا وہیں پہ اتنا اچھا نہ پھر ان کے ساتھ لڑائی ہوئی نانی کو میں تب سے جاتا ہوں جاتا ہییا نہیں ہا
اور کیا وہ بھی بند ہوئے قسم سے
نہیں پائی نے روٹی لائی مک تو دیکھ رہ میں کام کر کے چل جاتتی ہوں
ہاں
مجھے دیکھ رہ ہے میں کاؤنٹر پہ کیوں بیٹھناوں
یہ کون سا بھائی یہ بیچ والا
ہاں
ٹھ
اتنا اچھا نہ کھایا لیکن اس میں کت مزہ ہے
اس میں تو مزہ اور اس میں پروٹین بھی ہوتا ہے چھا اچھا ہوتا ہے صحت کے لیے آپ کھاتی ہو نا وہ جنک فڈس
وہ کیا رہے میں آپ نے ما کو بولا تھا آپ کو د تھی
آپ کو پتاہ ہے
جی
آپ میں آپ کھاتی ہ ہو نا وہ جنکس جنک فوڈ وغیرہ
نہیں نہیں میں نہیں کھاتی ہوں اب
اس سے اچھا یہی کھایا کرو یہی چیز ہے اس میں پروٹین بھی ہوتا ہے
جب سے میں نے جنک فڈ کیا نا جنک فڈ کیا نا بند تب سے پتا ہے میں کتنی گھر کی چیزیں کھاتی ہوں جو مجے ملتا ہے چنا فروٹس وغیرہ
بھوک بھی لگتی ہے زیادہ اگر آپ جنک فڈ آپ نے دیکھا بھی ہوگا
صحیح تو آ جائے کیا سبتے اور جنک فڈ صحت کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے
اس میں کیا رکھتا ہے جنک فوڈ وہ تو سیدھے پلاسٹک ہوتا ہے کیا فائدہ جی جی
ا کا فا
جی
اور بتایے
بس بس دعا میں اب بتائیے کچھ
بس دعا ہم نے نا یہاں پہ
جی ہلو
ہمیں وہاں ہلو
کیا ہاں
یہ مجھےکزن نا فون پہ فون کیے جاہی رہی ہے مجھے اسے نیٹ پھر چلا جاتا ہے
کون سی کزن
وہی کرن سے ہو چک بی اس اوپر ہی چل گی اب یہ کچھ
آپ نا اب ایک منٹ ویٹ کرتی اب تو ایک ہی منٹ ہے آپ کہاں اب آپ بھی آپ کو چڑھنا ہے
تب تک میں اوپر پہنچ جاؤں گی ن
اچھا ٹھیک
ہاں ہاں ہاں
ہمارے پاس
پتا مجھے فون چاہیے
بس یہی میں نے بتایا نا شاید ایک منٹ رکو شاید میں نے بتایا تھا
ہیلو،
ہیلو،
ہیلو،
میں نے بتایا تھا نا شاید ایک منٹ رکو-
میں اوپر چڑھ رہی تھی مطلب مجھے ٹائم لگا اوپر چڑھنے کا- ایک منٹ ہوا
تو خیر چھوڑو آپ کو بات ہی سمجھ میں نہیں آتی-
اگر میں اوپر نہیں چڑتی نا یہ مجھ فون کر- پی اور فون کی وجہ سے مجھے نیٹ چلا جاتا ہے پھر کال ہی ضائع ہوتی ہے
اچھا ٹھیک-
کی جا رہی تھی فون پہ فون کیے جا رہی تھی- چلو اللہ حافظ اف ہی فون دیکھا نا میری طرف-